پلام
ٹھیک ٹھیک ہو بھائی
بس میں بڑھیا ہوں آپ سناو آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے بڑھیا ہے
ہاں بھائی کیا کر رہے ہو آج کل
بس کچھ نہیں انٹرنیٹ پہ سرفنگ کر رہی ہے انٹرنیٹ کے فائدے اٹھا رہے ہیں
ہاں بھائی یہ انٹرنیٹ نے آج کا دور ہی بدل دیا ہے
بالکل بالکل آپ کو ہر کوئی انفارمیشن گھر بیٹھے ہی مل جاتی ہے
ہاں بھائی ج نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا کر رکھ دیا ہے
بالکل بالکل ساری انفارمیشن آپ کو اسی سے ملتی ہے آپ گھر میں بیٹھے رہتے وہ آپ کو نیوز پیپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے خالی انٹرنیٹ پہ کچھ بھی کر سکتے ہو آپ پوری دنیا کے ساتھ جڑے رہتے ہو آپ
ہاں بھائی جی بھائی
بالکل بتائیے
ہاں ہاں انٹرنیٹ نے کیا کیا ہے مطلب ہمارا جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بدلاؤ لایا ہے ہم آج کل آن لائن شاپنگ گھر بیٹھے ہی کرتے ہیں
ہاں بالکل آن لائن شاپنگ ہم گھر پہ کرتے ہیں ہم پوری دنیا کی نیوز ہم دیکھتے ہیں ہم پورا اپڈیٹڈ رہتے ہیں
ہاں بھائی
بالکل بھائی بالکل یہ بات سچ ہے کہ انٹرنیٹ نے انٹرنیٹ ہمارے لیے بہت فائدے مند کی چیز آئی ہوئی ہے یہاں پہ ہم پورا اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں
ہاں بھائی آپ نے یہ ٹھیک بات فرمائی ہے کہ مطلب ہم اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں مطلب ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر آج کونے کونے پہ پہلے زمانے میں کھاد بیچنا پڑتا تھا آج کل تو وہ زمانہ ہی نہیں رہ اب ہم گھر بیٹھے مطلب دور دراز رشت داروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے
بالکل پہلے کے زمانے میں ہم اپنے رشتتے داروں کے گھر جاتے تھے اس میں ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو جاتا تھا آج کل ویسا کچھ نہیں ہے ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کرتے تھرو انٹرنیٹ تو مطلب کہ ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہو یا آپ آفس میں کام کرتے ہو آپ کا انٹرنیٹ جب چلتا ہے تو آفس کا کام بھی جلدی ہو جاتا ہے
ہاں بھائی آپ نے بہت اچھا فرمایا جاں آج کل کیا ہوتا ہے مطلب بچے آن لائن کلاسز بھی پڑھ لیتے ہیں مطلب گھر بیٹھے ہی آج کل آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ کیا کیسے کیسے امتحانات وہ توڑ لیتے ہیں مطلب بچے
ہاں بالکل بالکل
وہی بات ہے مطلب امتحانات کی تیاریاں ہم بھی وہی فون سے ہی یاج کرتے ہیں وہ گھر بیٹھے ہی پڑھتے ہیں وہ زمانہ گیا جب ہمیں مطلب پت ہی نہیں ہوتا تھا مطلب ریسورسز کی کمی ہوتی تھی آج کل تو ہر کوئی چیز انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے
بالکل بالکل بالکل
جی
انٹرنیٹ نے بچوں کو ہوشیار کر دیا ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی ہوتا ہے چاہے کہیں پہ جنگ بھی ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس نے بچوں کو ہوشیار کر کے رکھا ہے
ہاں آپ نے بالکل صحی یہ بات فرمائی ہے مطلب یہ ہمیں ہوشیار کر کے یہ رکھتا ہے لیکن اس سے ہم خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں ڈیجیٹل ادائیگی پیدا کر سکتے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل مطلب پے ٹی ایم کرتے ہیں کچھ مطلب جو ہمیں پہلے بینکس پہ جانا پڑتا تھا پھر ا ٹی ایمس میں کیش وہ گھوم جاتا تھا آج کل کیا ہوتا تاکہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ایک ہی جگہ مطلب کیو آر اسکین کیا اور کیش ڈال لیا
بالکل بھائی بالکل بھائی آپظ
ہاں آن لائن بینکنگ جسے ہم کہتے ہیں مطلب اسی سے ہم کرتے ہیں اور دوسری بات ہوتی تھی کہ مطلب پہلے زمانے میں ہمیں مطلب ڈاکٹر اس کے پاس جانا پڑتا تھا آج بھی جانا پڑتا ہے لیکن پہلے ہمیں مطلب ان انہیں کا سننا پڑتا تھا لیکن آج کل ایس انٹرنیٹ نے ہمیں ایسا رکھ دیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ٹر کچھ بول دیتا ہے آن لائ ہم ٹیلی میڈیسنس کرتے ہیں مطلب گھر بیٹھے ہی لاتے ہیں یا آن لائن اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر کے ساتھ لیتے ہیں مطلب جو صحت کے لیے مطلب جو صحت کے شعبے میں اس نے فائدے دے دیے ہیں اس
پہلے تو انٹرنیٹ علم کا ایک وسیع خزانہ ہے طلبا دنیا کی بہترین کتابوں تح مزامئین آن لائن کورسز اور تعلیمی ویڈیوز تک بہآسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں
ہاں بھائی بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی
اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود اپنے رشتے داروں دوستوں سے ویڈیو کال ای میل سوشل میڈیا کے ذریعے پوری رابطہ کر سکتے ہیں اور آن لائن خرید فر وقت بینکنگ جیسے آپ نے بولا بلوں کی ادائیگی ٹکٹوں کی بکنگ اور سرکاری خدمات بھی ان چند منٹوں میں انجام دی جا سکتی ہے
ہاں یہ بالکل بکل ٹھ بات آپ
اسسی وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے
جی جی
ہاں یہاں تک کہ مریض آن لائن ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں طبی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور بعض اوقات گھر بیٹھے علاج کی سہولیت بھی حاصل کر سکتے ہیں
جی جی آپ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی کہ مطلب یہ مطلب اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو فائدے گنتے گنتے مطلب ایک رات لگ جائے گی تب بھی ختم نہیں ہوں گی لیکن اس کے تھوڑے نقصانات بھی ہیں تھوڑی کیا بہت سارے نقصان نقصان آتا ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ سائبر کرائم ہو جاتا ہے آج کل
بالکل بالکل بالکل بالکل اگر یہ س کا غلط استعمال کیہ د تو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں چاہے کہ ہم انٹرنیٹ کو صرف مثبت تعلیمی اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کریں
ہاں ا یہ آپ نے بالکل ہی اچھی بات فرمائی مطلب ہمیں اچھی طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے وہ خاص طور پر بچوں کو مطلب سکھانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں انٹرنیٹ کا استعمال کرنا چاہیے
بالکل اور ایک بات ہے کار بار وہ معیشت میں بھی انٹرنیٹ نے نمایاں کردار اد تھا کیا کیا ہے آج کل لوگ آن لائن خرید و فروخت کر رہے ہیں بینکنگ کی سہولیت سے جیسے میں نے آپ کو بتایا پانی اور دیگر بل گھر بیٹھے ادا کر سکتےلی ہوائی جہاز کی ٹکٹ بک کرتے ہیں اور مختلف سرکاری م خدمات چند منٹوں میں حا سکتے ہیں اس سے وقت محنت اور اخراجات میں نمایاں کمی آتی ہے
جی جی
اور ہاں ایک اور بات ہے نا سائنس اور تحقیقی میدان میں انٹرنیٹ کی نئی رہیں کھول دی ہے محققین دنیا بھر میں ہونے والی نئی تحقیقات سائنسی جرائد اور جدید معلومات تک پوری رسائی حاصل کر سکے تھے اس کے نتیجے میں سائنسی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے اور مختلف ممالک کے سائنسدان ایک دوسرے کے ساتھ بآسانی تعاون کر سکتے ہیں
ہاں بھائی آپ نے بالکل سچی بات فرمائی
یا ایسا کہیں گے ہم تفریح کے میدان میں بھی انٹرنیٹ اہم کردار ادا کرتا ہے لوگ خبریں پڑھتے ہیں تعلیم اور معلوماتی ویڈیوز دیکھتے ہیں دستاویزی فلمیں کھیل اور دیگر مثبت تفریحی مواد سے لطف اندوز ہوتے ہیں اگر انٹرنیٹ کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ذہنی سکون اور معلومات میں اضافے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے
ہاں بھائی
بالکل بالکل جیسا کہ آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ اس کے نقصانات بھی ہے ہاں میں یہی بات ایپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر یہ انٹرنیٹ کے لیے اگر ن اگرچ انٹرنیٹ بے شمار انٹرنیٹ کے بے شمار فائدے بھی ہے لیکن اس کا غلط استعمال نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے جیسے جوٹی معلومات جیسے آپ نے ا بھیھی بات کہی سائبر جرائم کیا وقت کا ضیا اور غیرخلاقی مواد جیسے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا استعمال ذمہ داری احتیاط اور مثبت مقاصد کے لئے کریں والدین اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوانوں کی رہنمائی کرے تاکہ وہ اس جدید ٹیکنالوجی سے صحیح فائدہ اٹھا سکے
ہاں بھائی آپ نے بالکل سچی بات فرمائی یہاں زیادہ تر غلط معلومات ہی ہوتی ہے نا مطلب آج کل آپ نے دیکھا ہی یگا کیا کیا ہوتا ہے
بالکل بالکل
ہاں کچھ کچھ بھی چڑھا دیتے ہیں انٹرنیٹ پہ اور پھر لوگوں کو گمراہ لوگ گمراہ ہو جاتے تے ان چیزوں سے
بالکل بالکل
جی لیکن اس کی اگر ہم دیکھیں گے اگر سوشل میڈیا کے نقصانات میں زیادہ تر اس کی لت لگ جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے آج کل فون کے بغیر نہیں رہتے کیونکہ انٹرنیٹ آیا ہے یو ٹیوب دیکھنا ہے ان کو
بالکل وہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی کہ وقت کا ضائع بھی ہونا ہے نا اس میں یہ نقصان دہ ہے جو وقت ضائع ہوتا ہے یہ نقصان دہ لیکن اگر ہم دوسری طرف بات کریں تو زراعت میں بھی انٹرنیٹ کا اچھا اچھا ایک اہم کردار ہے کاشتکار موسم کی کوئی جدید زذرعی ٹیکنالوجی یا بیجو کے اقسام کھادوں کے استعمال فصلوں کی بیماریوں کے علاج کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ی پیداوار میں اضافہ ممکن ہوا ہے اور کسان اپنے اپنے مسائل کا بہتر حل تلاش کر سکتے ہیں
جی جی یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی مطلب کسان بھائیوں کے لیے بھی مطلب کیا دیا ہے انٹرنیٹ نے
بالکل بالکل
ہاں کیا آپ کو لگتا ہے مطلب ہمیں اب کیا کرنا چاہیے انٹرنیٹ سے ہمیں کس طریقے سے استعمال ہمیں کرنا چاہیے آپ اب آخری میں یہبتائیے
مختصر انٹرنیٹ اصر حاضر ایک بے مثال نعمت ہے میں آپ یہاں پہ ایک بات کہوں گا آپ سے جس میں علم تحقیق تجارت صحت مواصلات اور روزمرہ زندگی کو آسان تیز اور مؤثر بنا دیا اگر ہم اس کا استعمال دانت داری اعتدال اور ذمہ داری کے ساتھ کریں تو یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ترکیاں بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے
جی جی بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے
ہاں یہی وجہ ہے کہ آج انٹرنیٹ کو جدید دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے لیکن ہمیں اس میں کیا کرنا چاہے ہمیں بالکل ایمانداری کے ساتھ انٹرنیٹ کا یوز کرنا چاہیے ہمیں مطلب یہ کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ اس پہ کچھ مطلب غلط مواد جو ہوتا ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے یا اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بالکل پوری ایمانداری دکھانی چاہیے جو بھی ہمیں معلومات حاصل کرنی ہوں گی تو وہ ہمیں ملنی چاہیے وہ ہم لینے چاہیے اسے
ہاں بھائی آپ نے بالکل سچی بات فرمائی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے انٹرنیٹ کیا کس طریقے سے ایمانداری سے استعمال کرنا چاہیے اچھا بھائی مطلب میں رکھ ہوں مطلب مجھے تھوڑا گھر میں کام ہے لیکن میں آگے مطلب ایسی باتیں مطلب رکھوں گا آج کی کس طریقے سے آپ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی انٹرنیٹ کے بارے میں تو میں یہ یاد کر مطلب رکھوں گا تو اچھا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ
میں آپ سے بھی ت
اللہ حافظ